بلا
جی وعلیکم السلام فرمائ
جی ہم الحمد للہ بڑھیا آپ بتائیں آپ کے گھر میں امی ابو اب ا بھائی جان سب کہریت سے
جی آ یہ سرا شکر ہے ہاں فرمائیں
جی بس کر بیٹھا تھا تو میں نے سوچا آپ سے تھوڑی ککم بن جائے کچھ ٹاپکس پر
جی بتائیں بالکل کیا نا چاہتے ہیں کرے کوئی بھینے کو آجی ہے کا بتائیں
دیکے میں پاس ایکٹاپک ہے جیسے آپ کو پت ہی ہوا کہ موبائل کی ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج جی اچھا
جی ہاں الحمد للہ یہ پریشانی سے تو ہم بھی گھوم رہے ہیں کہ یہ بچے آج کے سمے میں فون کے فائدوں کو بھول کر اس کے ڈس ایڈوانٹیج زیادہ وہ کر رہے ہیں توجہ فرما رہا ہے
یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا ہی دوں کہ فون کے اپنے فائدے اپنے نقصان ہیں لوگ یہ چیز بھول رہے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھو میرے حساب سے تو فون آج کل ہر کسی کے پاس ہے اور فون کے بہت فائدے ہیں اور فون کے کچھق نقصان بھی ہے دونوں سمجھنا ضروری ہے فون کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج بینک می کے بانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں بہت دقت آتی تھی کسی کو بھی اور کسی سے بھی کنیکٹ ہونے میں ک تو بھیھی بات کرنے میں کیونکہ ہمارے یہاں سبزے سے دور دور سبزوں میں رہے ہیں تو بہت د دقت ہوتی تھی کہ ہم بات کیسے کریںے آج کے سمے میں یہ سب چیزیں ممکن ہے کہ ہم بات سے بات کر سکتے ہیں یہ فون کیا ہو گاولی ہے پ آانے ٹائم میں تو آپ کو بتائی کہ چٹھی دلنی پڑتی تھی تب جا کر پر وہ ہماری پوسٹی پندرہ دن میں تب رپلائی آتا تھا یہ سب چیز چلتی تھی مگر اب ایسا نہیں ہے اپنا سب سے ایڈوانٹیج بات سے یہ ہے کہ بھیا دور بیٹھے آپ لوگوں سے ترنت بات ہو جاتی اور ویڈیو کال سے شکل بھی دیکھ بھی جاتی ہے باقی آپ کے امی ابو سے روز بات کر سکتے ہو آپ ایمرجنسی میں فون جان بھی بچاتا ہے پولیس ایمبولینس کو ترنت بلاتا ہے باقی دیکھیے فون میں ہ فون میں میپ ہوتا ہے راستہ بھٹکو تو مپ سے آپ راستہ صحیح دیکھ سکتے ہو فون سے آن لائن پیسہ دے سکتے ہو آپ بینک جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی پی آئی بیل لائٹ آپ ہر چیز کا بل آپ فون سے پے کر سکتے ہو ٹائم بچاتا ہے لائن میں نہیں لگنا پڑتا فون میں کیمرہ ہوتا ہے اور آپ یادگار پلوں کی فوٹو کھینچ سکتے ہو اور ویڈیو بھی بنا سکتے ہو میرے رپتے تو دیکھیے اور ہی ویڈیوز بنا سکتے ہو اور یہ سب چیزیں ہیں
ہمارے یہاں آپ کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور آپ نے یہ چیز بہت اچھی بھی بنوائی بٹ میں کہتا ہوں کون سے پڑھائی بھی تو ہو جاتی ہے ن آج کے سمے میں جو ہمارے جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے اور والدین کا حقم بنتا ہے کہ ہم ان نے یہ بھی بتایا کہ وہ فون میں کیا کیا فائدے ہیں فون کے وہ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوا کہ بچوں سے فون چینا حل نہیں ہے باقی پرابلم یہ ہے کہ بچوں کو پتاہ ہونا چاہیے کہ فون کی کیا کیا فائدے ہیں ان پہ کام کرے بچے
بات تو بالکل صحیح کہہ ل آپ کفایتوں پہ کام کرنے چاہیے
جی وہی بات تو ہے نا بس اسی بات پر ہوں میں
اور بات کریے آپ کی اور میری فا کی نوٹس اور پی ڈی ایف رکھ سکتے ہو فون میں آپ فون میں ٹورچ ہوتی ہے اندھیرے میں آپ ٹورچ کام آتی ہے باقی دھیے حساب ترنت کر سکتے ہو فون میں الار لگاؤ ہوتا ہے تو آپ صبح ٹائم سے اٹھ سکتے ہو فون سے گانے سن سکتے ہو موڈ خراب ہو تو گانا سنو آرام سے اپنا جون سا آپ کا من کرے وہ گانا سنو آپ
جی ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے ٹائم میں تو ہمیں گانے سننے کا بہت من کرتا تھا تو ہمیں ایک گانے کی ایک کیشٹ خریدنی پڑتی ت
جو بہت مہنگی پڑ جاتی تے بنا تو یہ من پسند گانوں کی کیسی کری ہو یہ چیز ہوتی تھی اب تو چلو فون میں گانے سن لو یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح ہمارے
ہاں وہی بات ہے نہ دیکھوں کہ یہی واللی بات کہنے جاہتا ہوں میں کہ وہ والی بات ہو جاتی ہے باققی فون میں آپ کا جمل کر سن سکتے ہو کوئی دقت نہیں باقی خالی وقت میں مزہ آتا ہے کیوں فون سے دودھ فون سے ڈھونھ ڈھونڈھ سکتے ہو آپ کوئی کھو جائے تو آن لائن فروم ب ہار کر بر کر سکتے ہو باقی دیکھو بہت لوگوں میں فون سے بزنس چل سکتا ہے واٹسپ پر آڈرس لے سکتے ہو فون سے ٹکٹ بک کری جاتی ہے ٹرین کا پلان ہے آپ فون پر دیکھ سکتے ہو کہ کون سی ٹرین کہاں سے کہاں تک جائے گی آج کے سمے میں پہلے یہ چیزیں کہاں ممکن ہوتی تھی ٹکٹ گٹ جانا پڑتا تھا اور یہ سب کروانا ہوتا تھا باقی راج کو اکیلے میں ٹیکسی آپ آڈر کرو کون پر ہی کر سکتے ہو باقیئے تو تیس منٹ میں کھانا آ جاتا ہے ہے نہیں ہے اور یہ سب فون سے ہی تو مکل گ فون سے آپ باقی د گے فون سے آپ بنیہ لفظ ترنت سمجھنا فون سے آ جاتا ہے کوئی نئی لینگویج ہے اس میں کوئی آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے تو آپ فون کے ذریعے اس کا ٹرانسشن نکال سکتی ہو کہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ وقت کی بربادی ہو جاتی ہے فون میں کئی لوگ گھنٹوں گھنٹوں ریلیں دیکھتے رہتے ہیں اور یہ برباد بھیتی یہ اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں نا جو تھوڑا سا یہ خطرناک ہے
جی ہاں
جی وہی تو بات ہے نا کہ اس کے نقصانوں سے ہمیں بہت پرابلمس ہو سکتی ہیں
جی ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہے اور لوک دو تو دو اپنے اکاؤنٹ کا بینک اکاؤنٹ کیا ڈٹیلس کو باپ رکھو ج تو دیکھیے انسان کی زندگی میں ضوںا پیسہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا جو بھی ہوتا ہے سب کچھ پیسا ہوتا ہے اور فون سے جتنا پہسا انسانوں کو اتنا بچاؤ رکھنا چاہیے باقی بچے آج کل فون میں گھسے رہتے ہیں ان کی آئی سڈ ویکس ہو جاتی ہیں یہ آ پ نیچے ڈاک چ کھا ہیں نیند پوری نہیں ہو پاتی شر میں درد ہوتا ہے اسٹریس ہوتا ہے گھنٹوں گھنٹوں ل لے دیکھ کے جیسا ہی ٹائم ویسٹ نہیں تو پڑ جات ہے نا وہ اپنا صل بچ کے ب کیا ہی کر سکتے ہو آپ
چھٹے چھوٹے بچار ب ان سب کے ساتھ ہوتا ہے نا کہ رات بھر فون چلا گیا یہ تو ان کے والدین کو بھی نہیں دھیان رکھنا چاہیے تھوڑا سا
ب د کو تو رکھنا چ بقی آنتے موٹاپہ اپاجے وہ اس کے کارن فون ہے اور سونے سے آپ کو بتے کہ کتنے فائدے ہوتے ہیں لیکن فون کے چکر میں کہہ رہا ہوں ہماری نیند جو گہری نیند ہوتی کہ وہ کہیں کھس ہی رہئی ہے
پھر آپ نےری بات تو کہی کبھی اور میں تو یہی کہوں گا کہ دیکھیے باقی فون میں غلط ویڈیو آ جاتی ہیں آپ کو فون پر برا اثر پڑتا ہے رات کو بلو لائٹ میں نا نیند نہیں آتی دماغ سے شانت نہیں رہتا ہر وقت نوٹیفکیشن کی ٹینشن لوگ لائک کمنٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہر ٹائم باقی سیلفیز کے چکر میں پتہ ہے نا آپ کو ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ روڈ سب چیزوں کا دھیان دیتے ہیں گاڑی چلاتے وقت فون جان لے سکتا ہے سڑک پر چلاتے وقت آپ کو فون دھیان ہٹاتا ہے آپ کو کوئی گاڑی لگ سکتی ہے کچھ آپ کو پتہ نہیں ہے پہلے سے آ تھے اور کود بھی تو تو ایکسریینٹ کریں گے یا اپنے ساتھ بھی کروا سکتے ہیں کسی کا لوکیشن بند کر کے آپ کو گھر والوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں زیادہ فون چلانے سے اداش کمزور ہوتی ہے کتاب پڑھنے سے ج سے عادت ختم ہوتی ہے یہ سب چیز آپ کو عادتیں بدلنی پڑیں گی نا آپ کتاب پڑھنے سےاتھ ختم ہوتی ہے ہاتھ سے لکھا ہوا بھول جائے پہ تو آپ پیلنگ کمزور ہوتی ہے لیکھین میں بتاؤں کہ فون سے بہت کتے ہو رہییا پیسہ فضول کا خرچ ہوتا ہے ریچارجز میں اس کے ٹوٹنے پہ بیٹری ختم ہو جائے تو ٹینشن نیٹورک اڑ جائے تو غصہ یہ سب چیزیں اب آج کل بندے کی جو لائف ہے اس کے فون پہ کئی بار اب تک عمل ہو جاتی ہے کہ بھائی فون فون خراب ہے تو بھائی چلو بندے کا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے کہ فون کی لت سی لگ گئی ہے بچوں کو آج کے سمے میں پہلے کے سمے میں اگر ہوتا تھا کہ ہم یوز کر رہے ہیں کسی چیز کا تو یوز کر رہے ہیں لیک کوول ایسی چیزیں بچ قلت لگ گئی ہے آج کل کے یوا کو تو یہ بہت زیادہ میں کہوں گا اللہ بچائے یہ چیزیں بہت غلط ہو رہی ہیں ہمارے دیش میں یہ ہمارے ملک میں تو آپ کا کیا رائے ہے کہ یہ سب چیزیں کی ہو رہی ہیں اور کیسے ہونی چاہیے یا پھر انیں ٹھیک کیسے کیا جاتا ہے اگر
جی دیکھو میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے ٹھیک ہونے کے پیچھے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں جن کے چکر میں یہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے لیکن یہ ہوا نہیں کیوںکہ مجھے پت ہے ب آگر کوئی میں اور پڑھائی کے کام کرے تو وہ ٹھیک ہے لیکن آج کا بنا سکتے بت جات پچھ لجی سے ہاں ہاد بھی م م تم تو تم ناری پڑھائی اپنی پڑھائی کے ذریعے اپنی دنیا ک ٹمٹ کر لیتے ہے پڑھائی تب تک تو ان جتنا ہو سکے انا جاب میں رہتا ہوں ب سے دور رکھنے بھی چاہیے
بالک صحی کہ آپ اور یہ سب باتیں سن کر کہوں گا کہ آپ کی باتوں میں بہت سچ چائی لگی مجھے بچوں کو فون سے دور رہنا چاہیے اور وہ یہ بہت فائد ہو ہیںہت نقصان ہوتے ہیں چلی آپ سے بے میں بہت اچھا لگا الحمد للہ پھر کرتے ہیں بعد تقل خدافظ خدا حاظ